لیکم ہلو
وعلیکم السلام علم کیسو بھائی
ہلو ہیلو
جی جی آ آ رہ آواز آ رہی ہے
آپ کو ا رہے کیا بائدہ
جی جی آ رہی ہے کیسے آپ
آپ بتائیے با جانا آپ کیسے ہو
ہ بڑھیا آپ بتاؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہو بھائی جان آ بتاؤ آپ کے موس کیس ہو رہ آئے گی
ہاں موسم تو یار ابھی تو دھوپ ہو رہی ت بہت زیاد
دو پوری بھائی جان بھائی جان ادھر تو بہت ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے خوب لے رہ تھ ہائی جان بولیے
اور سنائ کیا کر رہے کھانا وغیرہ کا لیا چائے شائے پی
ہاں بھائی جان چائے پانی ہوا ابھی تو کھانا تو نہیں ہوا اتنی جلدی کھا نہیں ہوا ابھی تو
میں دوپہر کی بات کر رہا ہوں بھائی دوپہر میں تو ابھی لیٹ کھے ہیں نا گرمیوں میں یہاں پہ مجھے لگا آپ بھی مت کاتے ہیں اسی
کبھی کبھی کھاتے ہیں پبجی آپ کو پت ہے گرمی اتنی تیز پڑ رہی ہے کہ کھانا کون کھائے گا اتنی گرمی میں آپ کو کو پت یہے ہوائی گ گ بس یہ ابھی کچھ نہیں بھائی جان بس ایسے ہی دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گ
ہاں جاؤ بھائی ایش کرو ہم بھی جاتے گھومنے لیکن یہاں پہ اتنی گرمی جو ہے یار باہر
ودار ہاں بھائی جانی ادھر تو کیا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے تو زیادہ فیل نہیں ہوتا گرمی کا دن کے ٹائم پہ رہتی ہے تھوڑی بہت گرم لیکن شام کے ٹائم پھر سے وہی ٹھنڈا موس ہو جاتا ہے بالکل
ہاں شام کے ٹائم پہ تو مزہ آ جاتا ہے یار وہاں پہ کیا دن میں بارش ہو رہی تھی کیا
ہاں بھائی جان دن میں بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن بدل سے ایک ہو رہے تھے تھوڑے بہت
اچھا
آپ کو پتا ہے بھائی جان گاؤں کے انروسم ایسا ہوتا ہے ھنڈا ہی رہتا ہے گاؤں کےدر تو آپ کو پتا ہی ہوگ بھائی جان موسم
ہوں ہوں ہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے سیزنل چینج ہوتا ہے ہے نا
آپ کو بتائی بھائی جان شہروں میں زیادہ گرمی اس لیے پڑتی ہے کیونہ وہاں پالیوشن بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پیوشن کے مادھیم سے یہ گرمی بہت تیز ہوتی ہے آپ نے دللی کو دیکھا ہوگا دلی میں ابھی کا کیا حال ہے ادھر متلب مطلب کہ ایسی گ سردی کا تم پتا ہی نہیں چللا گرمی میں اتنا پالوشن ہوتا ہے نہ کہ اگر آپ اچھے پریس کپڑے کو باہر سکھا دو گے نا تو وہ بھی بالکل رات رات کے اندر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل بلیک پڑ جائے گا کیکہ ادھر کا کیا پردوشن ایسا ہو رہا ہے آج تل
ارے تو پولوشن تو بہت ا دریار اوپر سے آسمان نہیں دکھتا ہے شام کو تو تاہری بالکل بھی نہیں دکھتے ہے نا اتنا سارا پوش وہاں پہ اور اتنی ساری گانجا پھیلائی انہوں نے یار بدبو آتی ہے بہت زیادہ
بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پولوشن پھیلانے میں ادھکتر ویکتیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ اگر ویکتی چاہے تو اس چیز کو روک بھی سکتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے اپنے سوارھ بھاؤ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بڑی بڑی فیکٹری لگا کر کے اپنے منافع پت نہیں چل رہا ہے لیکن ان سے کیا ہوتا ہے ان سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے ویکتی ہوتی ہے جن کو کیا ان سے بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے
صحیح بات ہے
نہیں مجھے لگتا ہے دیکھو یار جوگ انڈسٹری والق وغیرہ فیکٹریز لگاتی ہے تو یہ تو انسانوں سے تو بہت دور رکھنا چاہیے نا
ہاں بھائی جان لیکن ہاں بھائی جان کتنے بھی دور رکھ لو لیکن جب
اہے لیکن یہ ن یہ تو یہ نہیں سمجھتے کوئی بھی کم فیکٹری جو لگاتی ہے انڈسٹری ہوتا ہے دھواں نکلتا ہے تو پوری بستی کے سامنے ہی رکھتے تھے تو اس لیے زیادہ پولوشن پرابلم ہو
ہاں جی بھائی جان بالکل آپ کو پت ہوگا گاؤں کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر نیچرل ہواز شھ ہوا رہتی ہے تو ادھر کیا گرمی ٹھنڈی کچھ کا فرق نہیں پڑتا تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے لیکن وہ کیا ویکتی میں اتنی سہن شکتی تو ہوتی ہے گاؤں والوں میں جو اس گرمی کو سہن تو کر سکتے ہیں وہر
گاؤں میں تو یار شہروں کے مقابلے تو گاؤں میں اچھی ہوائ ملتی ہے نا اتنا سڑک پولوشن نہیں ہوتا ہے
ہاں جی بھائی جناب آپ نے صحیح بولا گاؤں کے انر کیا ہوتا ہے نیچرل ہوا ٹنڈی ہوا ملتی ہے ٹھنڈ پانی ملتا ہے پینے کے لیے سویدھا ہو ملتی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی گاؤں میں
بالکل اور شہروں کے مقابلے تو بہت سارے پیڑ پودے بھی مل جائیں گے گاؤں میں آپ کو
ہاں بے شک بھائی جان ادھر کیا بہت سارے کیا بھائی جان ادھر کیا ایک پروت سی سرنکلا سی کڑی رہتی ہے گاؤں کے اندر آپ نے کبھی ٹریول کیا ہوگ تو دیکھا ہوگا آپ نے کی بازو میں بہت سارے پ پروت بھی دکھائی دیتے ہیں جن میں انیکوں سینکڑوں پیڑ رہتے ہیں تو ان سے کیا کبھی ان کو آکسیجن کی کمی گرمی کی کمی یہ سب محسوس بالکل بھی نہیں ہوتا بھائی جان
ہاں بالکل یہ بات تو ہے
ا جا آ
تو کیا ہی کر سکتے یار اگر ہم ہم ہی ہے جو اس کے اوپر قدم اٹھا سکتے ہیں ہے نا ہم لوگ ہی کو ہی چاہیے کہ کہ ہم لوگ ایسی بات کریں آگے جا کے اور جو ہماری جو چھوٹی جنریشن ہے ان کو بھی سمجھائے ایسا ایسا کرنا ہے پولوشن نہیں کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پالیتین یوز نہیں کرنا ہے
بالکل بھائی جان لیکن اور لیکن اب کی جنریشن کیا پچلی پیڑھی کو کیا سمھائے گی کیونکہ اب کی جنریشن ہی کچھ زیادہ پولیوشن کرتی ہے
وہ پچھلی پیڑھی کو پچھلی پیڑھی کو سکھانے کے لائق ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے اس بات بہت زیادہ پالوشن ہوا ہےپ نےیکا ہر شہوں میں پولوشن بتیادہ ہوتا ہے
بل بائے
جتنی تو گاؤں میں بستیاں نہیں ہوتی نا اسی زیادہ اس سے زیادہ تو کمپنییا ہوتی ہیں ہاں مانا جی میں نے بات کمپنیوں سے وتی کو روزگار تو ملتا ہے لیکن ان کی صحت کا بھی ہانیکارک ہوتا ہے
بالکل بکل کیا ہی کر سکتے جو تمہاری بات جو سچ ہے ہم اس جنریشن کو کیا ہی سکھا دیں گےب پہلی سے مانسکتا مانسک طور سے تو یہ تو بیمار ہی ہے نا خالی فون پہ لگے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کام وغیرہ تو نہیں کر پاتی جیسے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ ساتھ ساٹھ کی عمر میں ستر ستر کی عمر میں کام کرتے تھے نا اور آج کل کے بچے آپ دیکھیے بولیں گے ہمارے کمر میں درد ہوا ہے ہم دوڑ نہیں پا رہے ہیں یہ کام نہیں کر پاتے ہیں نا تھوڑا سا کام کر کے پسینے چھوٹ جاتے ان کو تو
آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان آپ کے کیا بچے ہوتے ہیں نا ان کے مطلب کہ بہت زیادہ بیمارییاں ہوتی ہے جیسے کہ خون کی کمی چکر آنا کمزوری یہ کیا ہوتا ہے کہ ہائیبریڈ بیج ہوتے ہیں نا ان سے ان کو پیداوار کر کے ان کو جلدی سے بڑھایا جاتا ہے کیہ ان کو کیا مارکیٹ میں بیچ کر کے اا منافع کمانا ہوتا ہے
اور پہلے کیا پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا اس فصل کو اسی ٹائم پہ کرا جاتا تھا اور نیچرل کھاد دی جاتی تے جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا وہ نیچرل ایک طریقے سے اچھی فصل ہوتی تھی
ہ بالکل
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جس جس پل کا اگر آپ آپ آپ کو پتا ہوگا اگر اس ٹائم پہ جو پھل بازار میں نہیں ہوگا نا اس کو ہائیبرڈ بیج کے دوارا اس بازار میں لایا جائے گا اور اچھے سے اچھا منافع کمانے کے لیے اسے بیچا بھی جائے گا
ہم لوگ جو ہے ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی مارے ہیں نا
جی بھائی جان بالکل ہاں بولی باز
ہاں تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے اچھے سے کام کرے جیسے کہ یہاں پہ آپیکھ سکتے ہو جو ہمارے جنگلوں میں پیڑ تھے تھے وہ تو پورے کر دیے ہم لوگوں نے جو ہماری ایریا کی بات کر رہا میں بھائی تو جو جنگلی جانور تھے ان کے گھر تو پہلے سے ہی اجاڑ رکھے ہم نے نا پیڑ کاٹ کاٹ کر کے تو اس سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے کہ جہاں پہ سردی کا موسم ہونا چاہیے تبھی گرمی ہو رہی ہے جب برف برف پڑنے کا ٹائم ہوتا ہے تب تو بہت ہی زیادہ دھوپ ہوتی ہے اور دھوپ کے ٹائم پہ تو بارش ہو رہی ہے برف گر رہی ہے تو پورا الٹا چل رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے خود ہی کیا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہیٹ بھی ہوا رہی بہت ہی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور جو جنگلی جانور ہے وہ بھی یار بستی میں آ رہی ہے انسانوں کی بستی میں تو ہمارے لیے مشکلات بہت زیادہ ہے کیوں ہم لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے پیڑ کاٹتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکتے اس سے تو کتنے سارے نقصان ہو جائیں گے آگے جا کے ہم لگوں کو ھ
بھ جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر پیڑوں کی بھی کٹائی کی جاتی ہے لیکن وہ زیادہ نہیں اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو کیا لکڑی کی آوشکتا ہوتی ہے اتنے سے پیڑ کاٹتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس جگہ پر ایک نئے پیٹ کی استھپنا بھی کر دیتے ہیں آپ اپپ نے دیکا ہوگ کہ گاؤں کے اندر کھیتی بھی کی جاتی ہے تو وہ خشالی ہریالی ہوتی ہے نا اسے بھی کا من موہن ہوتا ہے اور ویکتی گاؤں کے اندر ویکتی کے کام کرتے ہیں تو ان سیکھے ان کو زیادہ تھکان محسوس نہیں ہوتی وہ نیچرل کھانا کاتے ہیں
صحیح بات ہے اسی لیے تو آپ دیکھ سکو کہ کتنی فرق ہے یار شہروں کے اور گاؤں والوں کے لوگ میں ہے نا بہت ہی زیادہ فرق آپ دیکھ سکو گے
ںں
مجھے لگتا ہے جو گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر پیڑ کاٹے گ بھی تو لیکن ان کی عادت ہی وہ پیڑ لگاتے بھی ہے
جی بالکل بھائی جان
آپ د ہاں آپ کی بات دیکھنا کبھی کبھی آپ جاؤ گاؤں میں تو آپ دیکو گے نئے نئے پیڑ لگے ہوئے تو شہروں میں تو یہ سب نہیں ہوتا ہم لوگ نہیں لگاتے ہیں گاؤں میں اگر کوئی کاٹے کاپے تو لن لگاتے بھی بہت زیادہ ہے
بھائی جان آپ نے بولا نا کبھی گاؤں جاؤ تو آپ کو پتا چلےا بھائی جان میں گاؤں سے ہی بلونگ کرتا ہوں اور میر گاؤں کا یہ ایک ایسا سندر چترن ہے جو میں آپ کو مطلب کہ ایسے باتوں میں بتا نہیں سکتا جب آپ دیکھو گے نا اس ریئلٹی سے اگر کوئی شہر کا گیسٹ آتا ہے نا ہمارے گاؤں کے اندر تو وہ ہمارے سامنے ایک ایسا پوتی بہت کھڑا اگر آپ اس کو دیکھ کر اس کا من اتنا من موہن ہوتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک بار اس کی چنڈائی تو ضرور کرتا ہے لیکن وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کی ایک دو تین دن میں بھی چڑائی پوری نہیں ہو سکتی ہمھی اھی کہ ابھی کے ٹائم پہ دیکھا جائے نا تو بھائی جان وہ اتنا ہرا بھرا ہو رہا ہے نا کہ آپ کو کیا بتاؤں میں
بالکل نہیں وہی تو بات ہے اور آپ دیکھو گے اب گاؤں کے لوگ جو تندرست ہوتے ہیں ہے نا جتنا گاؤں کا ایک لوگ کر پائے گا اتنا شہر کے دس لوگ کر پائیں گے ایک مقابلے ہے نا یو نیچرل کھانا کھاتے ہے اور اچھی آکسیجن کو ملتی ہے ہوائ ملتی ہے
ہوں ج
پکش مل جاتی ہے جانور مل جاتے ہیں تو اچھا ماحول ہو جاتا ہے وہاں پہ تو شہروں میں تو خالی پولوشن ہے
آ بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کے اندر جنگلی جانور ہے وہ چروں کے اندر سیٹیوں میں آتے ہیں لیکن گاؤں میں نہیں آتی کیونکہ گاؤں کے اندر ان کو بہت سارے پ پروت دکھائی دیتے ہیں ان کو کھانے پ پینے کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے ان کو جنگلوں میں مل جاتا ہے جنگل کے جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ گاؤں میں بالکل نہیں آتے اور جو گاؤں میں بھی آتے ہیں نا بھائی جان تو کوئی بھی گاؤں والا ویکتی کسی بھی ریسکیو ٹیم کو نہیں بلااتتا وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اتنے دمدار ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے ان سے بھی لڑ سکتے ہیں کیونک وہ گبراتے نہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سینس شکتی ہوتی ہے وہ نیچرل کھانا کھاتے ہیں نیچرل پرگگرتی میں رہتے ہیں تو ان کا رین سین ہوتا ہے ویس
جی ہ چلو بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا بہت ہی ستوشٹ ہو گیا ہم آپ کی سوچ سے آ باتوں سے میں تو چاہوں گا اگلی بار بھی آپ کے ساتھ ہی بات کرو ان شاء اللہ اللہ حافظ